ہیلو ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کی س
بس خریت ہے سب آپ بتائیے ادھر سب کریتے ہیں گھر پریوار میں
سب خیریت سےح اللہ کا شکر ہے آپ سے
جی ہاں بھی سب خ رہے سے ہیں اللہ کا شکر ہے آ بتائی
آپ کیا کرتے ہو
ٹیچر
اور ٹیچر تو
ہاں جی
اچھا چلو اچھی بات ہے ٹیچر بھی ایک بہت بہت ہی اچھی جاب ہے
ہاں جی
ہشنا
اور فرمائیے
جی بس ابھی تو میں پڑ ہی رہی ہوں
اچھا
اچھا
آپ اس میں کہ اس میں کیا ہے فرمائیے آپ اس میں واچنگ ٹی وی اور موبائل واچنگ میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے
زیادہ تر تو موبائل میں ہی ہوتا ٹی وی وغیرہ میں تو نہیں اتنا جاتا
ہاں جی موبائل دیکھنے میں وقت ضائع ہوتا
بہت زیادہ بچہ آتا ایک
اس سے بہترین ہے کہ آپ کہیں اور ٹائم ٹائم کو اس اسپینڈ کرو
جی ضرور ابھی پڑھ بھی رہی ہ میں ساتھ ساتھ میں تو
موبائل کا جو ہے یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے نا
جی چھوٹا بچہ سے لے کے پڑھے تک ہر کوئی موبائل
ہاں اور پھر اس کے نفع نقصان بھی ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں
جی جی ہم سب سے زیادہ تو چھوٹوں بچوں سےہ اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے
ہاں بچے تو مصروف ہو جاتے ہیں موبائل دیکھنے میں پھر اتنی محبت ہو جاتی ہے انہیں م موبائل دیکھنے میں پھر انہیں کوئی بولے تو پھر تو قیامت آ جائے
جی جی لیکن کیا کر سکتے ہیں آج کل کی مائیں بھی پھر ویسے نہیں ہے اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کو فون پکڑا دیا پھر اس کو اس چیز کی عادت لگ جاتی ہے
ہاں یہی ہوتا ہے جیسے رشتے دار آتے ہیں تو کیا موبائل دے دیا بچوں کو کہ تھوڑا مصروف ہو جائیں ہم بھی رشتے دار سے بات کرنے میں ا وہی ج ہے یہاں پہ اپتنا کیا کہتے ہیں ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں پھر بچے مصروف ہو جاتے ت موبائل میں کریروون لات لگ جاتی ہیں
وہ ہم یہ نہیں نا سوچتے کہ اس چیز کا کتنا نقصان ہوگا
ہاں اور پھر ہمارے والد بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے کہاں موبائل تھے کہاں پہ ٹی وی تھے
ہوں
اب جو ہے کیا کہتے ہیں بس کیا کریں
ہ ساتھ میں فون میں اتنا بزی ہو جاتا ہے فیم کو اپنے رشتے داروں کو بھی اتنا ٹائمتے
جی جی اور فر میںائیے
موبائلس سے موبائل کا زیادہ استعمال کرنا موبائل کے ڈس ایڈوانٹیج بھی بہت ہیں ایڈوانٹیز بھی بہت ہیں
بالکل اگر آپ صحیح سے استعمال کرو گے تو اس سےچ اچھی چیز کوئی نہیں ہے
بائی اب یہ ہے کہ ہم ہیں اپنے گھر پریوار سے اتنا تعلق رکھتے ہیں ان سے نہیں مل پاتے ہیں تو فون کے ذریعے بات ہوتی رہتی ہیں ب یت ہوتی ہے
ہوں
کال میں ایسا ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے ہمارا ملنے جیسا ہی
ہ جی بالکل موبائل سے اچھی نعمت بھی اور کوئی نہیں ہے لیکن اس سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے اگر آپ صحیح سے استعمال کرتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتے ہو تو پھر تو بہت نقصان دہ ہے یہ چیز
ہاں ہر ایک چیز کا ن نقصان تو ہوتا ہیں وہ تو جو ہے نا
جی درست فرمایا آپ نے
اب کوئی بھی چیز جو ہمیں ریسیپی بنانی ہو ہمیں کچھ لذیذ بنانا ہو تو ہم موبائل کے ذریعے کوئی چیز سیکھ کے کر سکتے ہیں
جی بالکل کوکنگ سیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیز جیسے آن لائن لیکچر اسٹڈی وغیرہ پہلے تو یو پی ایس سی وغیرہ نیٹس وغیرہ کی کوچنگ اتنے مہنگی ہوتی ہے لیکن اب آپ فون پہ بھی لیکچرس دیکھ سکتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جو غریب انسان ہوتا ہے وہ کہاں اتنا افورڈ کر سکتا ہے کہ اتنی مہنگی مہنگی کوچنگ مہنگا مہنگا انسٹیٹیوٹ تو ان کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے
بس نقصان تھوڑا بچوں کے ہے ہے بچوں کے اب بہترین طرح سے
اچ چاہیے نا
ہاں ابھی اسکول سے بھی تو ہوم ورک وغیرہ ڈائریز سب اس پہ ہی آنے لگے ہیں موبائل پہ ہی
جی بالکل
ہے نا اب ہم تو یہ ہم یہ تعمیل دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ موبائل نہیں یوز کرنا اب بٹ کیا کہ خود ہی انہیں دیتے ہیں
وہی ہےنا
اب اب کیا کہتے ہیں اپ کوئی بہترین اگر ہوگی بات کہ بائی نہیں روز کرنا ہے پھر وہ نہیں دے رہے ہیں لو آپ کے اسکول سے ہوم ورک آیا ہے
جی لیکن کیا کر سکتے ہیں یہ زمانہ ہی ایسر فون کے بنا تو کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے جس کے پاس فون نہیں ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے موبائل کا جو ہے یوز مطلب ایڈوانٹیج تو ویسے زیادہ ہی دکھتے ہیں مجھے پازیٹیو میں نیگیٹیو تو بس یہی ہے بچ بچوں کے لیے اور تھوڑا سا موبائل کا یوز موبائل یوز کرنے سے انسان جھوٹ بول دیتا ہے
ہوں
آپ نے کیا کہتے ہیں دیکھا ہوگا ہوں گے باہر بولیں گے گھر پہ گھر پہ ہیں گے باہر
جی جی بالکل صحیحا
جی اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کے ٹائم میں جیسے آپ کام پہ سےے آئے کر کے ہے نا ابھی تو آپ پڑھ رہی ہیں ہے نا اب بڑے ہیں ہم کام پس آئے صبح کے گئے شام کو آئے کام کر کے پھر آگ موبائل میں لگ گئے پھر موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں تو نہ شوہر بیوی کو ٹائم دے پا رہا ہے نہ بچوں کو ٹائم دے پا رہا ہے نہ والد کے ساتھ بیٹھ کی باتیں کرتے ہیں پورے دن کا کچھ کسی سے کہا ہی نہیں جاتا موبائل سب کچھ سن بھی لیتا ہے اور سب کچھ کر بھی دیتا ہے
جی جی بالکل وہی میں کہ رہی تھی نا اپنے رشتے داروں کو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر والوں کو بھی اتنا ٹائم نہیں دے پاتے وہ الگ سے فون لے کے بیٹھے ہو الگ کمرے میں ہم الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں پھر
اب موبائل دور کو پاس کرتا ہے تو جو پاس ہوتے ہیں انہیں دور بھی تو کرتا ہے
ہ ہ
آپ دیکھیے بچے کھیل رہے ہیں اور جو ہے والد فون میں لگ رہے ہیں
بالکل
ہے نا ایک بیوی جو ہے انتظار کر رہی ہے کہ میرے شوہر آئیں گے اور شوہر آپ دیکھتے ہیں کہ آنے کے بعد فون میں لگ جاتے ہیں ہ
صحی فوا
اب والد ہیں والد دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ ہم سے کب بات کرے گا پورے دن میں وہ ہے کہ آئیں گے آگ کہ اپنے کیا کہتا ہے موبائل میں لگنا موبائل کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ رہنا تو والد صاحب یہ سوچ کہ ہم سے کب بات ہو پائیں گے
ہ فون میں جب ہم فون دیکھنے لگتے ایک بار پھر تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کب دو گھنٹے چلے گئے تین گھنٹے چار گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا
جی اب موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا وقت ک یوں گزر جاتا ہے آپ دیکھیں گے آپ کسی سے بات کرو کسی کے ساتھ کچھ کرو تو ٹائم کا پتا لگتا ہے ایک موبائل ہے جس میں سے گزر جاتا ہے اور اتنے مشروف ہم ہو جاتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اور یوز کر لیتے
بات میں ا فتا
سو سونا بھی کبھی تو ٹائم دیکھ کیایا موبائل میں اتنا وہ ہو جاتا کہ وہ پھر سونے کا بھی ٹائم اوور ہو جاتا ہے
وہ صبح اٹھتے فون پکڑتے ہیں سب سے پہلے راکش ہوتے ہی پہلے فون
جی جی جی
ہماری زندگی فون فون تک ہی سمت رہ گئی ہے
اب ا فون سے کام بھی نہیں چلتا فون کے بغیر آپ کوئی کام بھی تو نہیں کر سکتے آپ باہر کر رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ بھی فون کے بغیر نہیں سکتے فون کے بغیرہ آپ پڑھ نہیںک سکتے فون کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے
دیکھیے ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم گھر بیٹھے فون سے کھانا کپڑے وغیرہ سب کچھ آرڈر کر سکتے
جی
تو فون ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ہماری زندگی کی ضرورت بھی ہے یہ فون پر یہی ہے کہ ہم اس کو اچھے سے استعمال کریں غلط طریقے سے نہیں کہ پورے دن ہم فون بیٹھے رہے ریلس سے نے لگے تو پھر چار گھنٹے نکل گئے پورا دن ککل گیا ریلس دیکھتے دیکھتے ہی وہ تو غلط بات ہے
فرمایا ہے چھوٹے سے ہ چھو اچھا سوچتے ہو
ہ شکریہ
چلو ٹھیک ہے پھر
چلو ٹھیک ہے خدا حافظ
خدا حافظ